ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں فائ صح
اچھے ہیں آپ بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا چل رہا ہے آپ کے لائف میں
کچھ نہیں ابھی تو سوک ہی اٹھا تھا
اچھا
ہ دوپہر میں بہت نیند آتی ہے ہاں سب بڑھیا
ہاں دوپہر میں تو نیند آتی ہے دوپہر نیند ضروری بھی تو ہے نا
ہ ہ وہائی ہے ایک دو گھنٹہ سونا چاہیے لیکن ایک دو گھنٹے گئےئے تین گھنٹے سے ہو گیا بہت افسوس ہوتا ہے زیادہ ٹائم ویس کرنے میں
ایک دو گھنٹے نہیں س آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایک تھوڑا سا نیپ لے لیے ایک چھوٹا سا جھپکی لے لیی ہے تو وہ بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ رات میں بھی تو ہمیں سونا ضروری ہے نا
ہاں
میں بھی سونا تو یہ ہے نا
ہوں
رات اگر دن میں تین گھنٹہ سو جائیں گے تو پھر رات میں تو پھر مشکل ہوگا سونے میں
وہی بات ہے نا جیسے رات کو جب نیند پوری نہیں ہوتی تبھی دن میں لمبی نیند ہوتی ہے
جی جی بالکل صحیح
ٹائم مینج کرنا آنا چاہیے انسان کو لیکن یہی تو ایک ایسی چیز ہے ہ یہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال کرنے کے لیے مطلب پوری زندگی نکل جاتی لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ ٹائم کو مینج کیسے کرے
اور نیند ایک ایسا چیز ہے جس کو ٹائم اور یہ سب دیکھ کے رہ جاتتا ہے جب آتا ہے جب نیند پڑے جاتتا فک توک کوئی بول نہیں ہوا سکتا
نہیں لیکن وقت کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے کس ٹائم پک کیا کرنا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مطلب جو بڑے بڑے وہ رہتے ہیں سی رہتے ہیں کمپنی کے بڑے بڑے باس رہتے ہیں وہ لوگ کیا رکھتے ایک اسسمنٹ رکھتے ہیں ایک اسسٹینٹ رکھتے ہیں اپنے ساتھ جو ان کا پورا دن بھر کر اسکیڈیول سیٹ کرتے ہیں ٹائم مینج
ہاں ان کو کس طرح سے کیا کیا
ہوں کب میٹنگ ہے کب اپوائنٹمنٹ ہے کب کہاں کیا دیکھنا ہے کب کون سی کنٹری جانا ہے وزٹ کے لیے دیکھنے کے لیے میٹنگ کے لیے
تو وہی بات ہے نا کہ جیسے اتنا مطلب اگر ہم ٹائم کو صحیح سے استعمال کریں صحیح ٹائم سے سب کچھ کریں گے تب ہم اس سکسیس پہ جا پائیں گے تب ہم اس یہاں تک اس مقام تک پہنچ پائیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں پہنچنا اگر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے دن بھر سونا یا تو پھر ٹی وی دیکھنا موبائل چلانا انسٹاگرام یوز کرنا یہ سب کریں گے تو سکسیسفل ہونے میں تو ٹائم لگے گا پھر کامیاب ہونے کا کے لیے تو پھر آپ کو پورا اسٹرگل کرنا ہوگا اپنا ٹائم دینا ہوگا جیسے کہ ایک روٹین بنا لیے کہ ہم کو اتنا ٹائم یہ کرنا ہے کتنے ٹائم یہ کرنا
وہی وہی وہی میں بھی بول رہا ہوں جیسے ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا کہ اس ٹیم کو مجھے یہی کام کرنا ہے اور اس کام کو کمپلیٹ کرنا ہے تبھی وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر دکھاتا ہے کامیاب ہو پاتا ہے جتنے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھو وہ مطلب بزی رہتے ہیں اگر وہ ان کو کہیں مستی بھی کرنے مطلب وہ بھی کرنے آنا رہتا ہے انجوائے بھی کرنے آنا رہتا ہے کہ گھومنا بھی رہتا ہے تو کوئی پارٹی میں بھی جانا رہتا ہے تو ان کا اس کا بھی اسکیڈیول رہتا ہے اس ٹائم پہ آئیں گے وہ اپنے وقت کا صحیح یوز کر کے صحیح ٹائم پہ ہر جگہ پرزینٹ رہتے ہیں
جی بالکل وہ کامیاب وہی لوگ ہوتا ہے جو اپنے سمے کا جو اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کر سکے صحیح سے اس کو یوز کر سکے وہی لوگ کامیاب ہوتا ہے ادھکتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ لوگ آپ دیکھیے صی ٹائم پہ ان کا اٹھنا سونا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اس کی صحت بھی اچھا رہتا ہے سب کچھ اچھا رہتا ہے
تو وہ ایسا تھوڑی نا کہ وہ مطلب جب سکسیزفل ہو جاتے یا کامیاب ہو جاتے ہیں تب جا کے وہ ویسے شروع کرتے ان کا لائف اسٹائل انہوں نے اپنا ایسا بنا لیا ہوتا ہے تب جا کے وہ کامیاب ہو پاتے ایسا نہیں کہ کامیاب ہونے کے بعد ہی کرتے ہیں وہ لوگ یہ سب
وہ شروعات ٹائم سے ہی وہ ایسا کرتے ہیں تب وہ کامیاب ہوتے ہیں کامیاب کے پیچھے ان کا یہی راز رہتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو سمے کو ایک دم صحیح رکھتے ہیں کہ جس ٹائم پہ جو کرنا ہے وہی وہ کرتے ہیں
ہ کرنا ہے
اس سے جی جی اس سے کیا ہے جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے اپ کسی نے کہ دیا کسی کو کہ اتنے ٹائم ہم آئیں گے آپ کو یہ سامان دے دیں گی اب وہ اس ٹائم نہیں آیا تو کا جو لینے والا جو گراہک رہے گا وہ بھی یہ ہو جائے گا کہ جو مالک ہے وہی نہیں ٹائم پہ ہم کو سامان دے رہا ہے کچھ نہیں دے رہا ہے تو پھر اس سے ٹرسٹ ختم ہوتا ہے
اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ دوسری چیز پرائیورٹی بھی کرنا آنا چاہیے کہ مطلب کس کام کو زیادہ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے کس کو کم پہ رکھنا ہے آپ پت چلا جس کام میں آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کام میں آپ زبردستی جا کے وہاں وقت لگا رہے ہیں اس کے بجائے آپ وہاں وقت لگائی جہاں پرس آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی پرریزنس جہاں میٹر کرے
جی جی تو آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے یہ کر مطلب مینج کرتے ہیں کس طرح سے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں
جیسے فی الحال تو میں ابھی جاب کر رہا تھا کچھ مہیینوں پہلے تب کا میں بتاتا ہوں آپ کو
ہوں ہ
تو میں کیا کرتا تھا کہ میں صبح جلدی اٹھ جاتا تھا پانچ بجے
اچھا
تو ایسا نہیں کہ میں صبح پانچ بجے اٹ جاتا تھا تو مطلب رات کو بارہ ایک بجے سو رہا ہوں پانچ بجے چار گھنٹے کی نہیں میں نے اس ٹائم اپنا مطلب جو وقت تھا اس کو بہت ہی اچھھی طریقے سے مینج کر ہی لیا تھا مجھے وہ وقت بہت اچھا لگتا ہے میں رات کو سو جاتا تھا دس بجے کے سمتنگ میں اور صبح اٹھتا تھا میں پانچ بجے پانچ بجیے
یہ ٹائم تو بہت اچھا رہتا تا ہے پڑھنے والے لوگوں کو دس بجے سو جانا چاہیے اور صبح اٹھ جانا چاہیے
پڑھنے والے لوگ ہو گئے پہ کام مطلب ہر لوگ کو کیونکہ اس سے میموری انسان کو ہاں انسان کے دماغ ہاں
لوگ جو ان کو تو اٹھنا چاہیے ان کو صبح مارننگ واک پہ جانا چاہیے ان کو اپنا صحت پ صحت کا خیال رکھنا چاہیے
دیکھیے میرے حساب سے نا ت بچوں سے لے کے بزرگ سب کو ضرورت ہے کیونکہ مطلب ایسا نہیں کہ بزرگ میں مطلب آپ کی ایج ہو جائے تبھی جا کے آپ یہ سب کام کریے کیونکہ کم سے اگر آپ اپنے پورے شریر کے کو فٹ رکھنے کے لیے شریر کو اچھی چیز اچھا ہوا دینے کے لیے اڈیپٹ کریں گے تو آپ جا کے مطلب بزرگ مطلب جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا دھیرے دھیرے آئے گا
جی جی بچوں کا تو دیکھیے جیسے مارننگ اسکول رہتا تو ان کو اٹھنا پڑتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں پر کیا ہے نا بڑے ہو جات بزرگ جو رہتے ہیں وہ لوگ کیا ہے سوچتے ہیں کہ ہم تو اب بزرگ ہو گیا اب ہمارا آرام کر کا ٹائم ہے تو وہ تھوڑا اٹھنے میں کوتااہی کرتے ہیں اور جو ابھی کا جو بیچ جنریشن جو رہ تیس چالیس کےز کے جو رہتے ہیں ان کے بچے رہتے یا تو ان کو اسکول پہنچانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے یا تو ڈیوٹی کر رہے ہوتے تو اٹھنا پڑتا ہے ان کو جلدی جلدی کام کر کہ پھر کام پہ جانا گھر کے کاموں کر کے تو یہ سب مطلب اچھا ہوتا ہے روٹین کے حساب سے چلنا ایک دنچریا بنا لینا کہ یہ یہ کام مجھے اس ٹائم پہ کرنا ہے
مری نا جیسے کہ میں وہی سوچتا ہوں جیسے کہ بچے لوگ رہتے ہیں میں نے ایک جگہ اس کا وہ دیکھا تھا کیا کہ تھا پوسٹ دیکھا تھا جیسے بچوں کا کیا کہتا ہے بچوں کے پاس انرجی بہت رہتی ہے بچوں کے پاس ٹائم بہت رہتا ہے لیکن بچوں کے پاس پیسے نہیں رہتے مطلب بڑے لوگوں کو کے پاس جو اڈلٹ رہتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی رہتا ہے انرجی بھی رہتی ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں رہتا اور جب جو بڑے بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس وقت بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن ان کے پاس انرجی ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے اسی لیے میں سوچتا نہ کہ مطلب جب وقت ملے تو اس وقت میں جی لینا چاہیے اس وقت کو انجوائے کر لینا چاہی چاہیے ایسا نہیں کہ مطلب یہ کرنا وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہاں جانا وہاں کرنا ہے مطلب ہر انسان بزی ہے ہر انسان کو پیسہ چاہیے کمانے میں پیسہ لیکن یہ نہ بھول جائے انسان کی پیسہ کس چیز کے لیے کمانا ہے ایک اچھی لائف جینے کے لیے ہاں ایک خوشی والی لائف جینے کی ہوں
ہوں بچپن میں ہم لوگ کیا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں سوچتے پیسہ کیا ہم لوگ کو پانچ روپ دس روپئے مل جاتا تھا خوشی کماراری ہم لگ باہر جاتے تھے اور کچھ بھی چپس ہو گیا ککرے ہو گیا ب کٹو کے یہ سب لا کر کے اور پھر کھاتے تھے کوئی ہم لوگ کو ٹینشن نہیں کہ ملب یہ اور اب کیا ہے کہ جیسے جیسے بڑے ہو گئے سب چیز کا ٹینشن آ گیا ہے
ہوں
بہت کچھ بدل جاتا ہے پھر
اور پیسوں کے پیچھے اتنا لوگ بھاگ جا بھاگنے لگتے کہ اپنی صحت مطلب جس چیز کے لیے وہ لوگ کمانے جا رہے وہی چیز کو وہ لوگ پراورٹی سے ہٹ
گواہا بھی دیتے ہیں
وہی ہے پھر بڑھاپے میں نام ہے الگ الگ طرح کی بیماریاں پھر الگ الگ طریقے کے وہ چیزیں ہاتھ پیر میں ہاتھ پیر میں درد رہنا کیونکہ پیٹھ میں درد رہنا ریڑھ کی ہڈی میں درد رہنا کیونکہ جب وقت تھا تب تو پیسوں کی دوڑ میں یا تو پھر ادھر ادھر میں گوا دیا اپنی باڈی پہ دھیان نہیں دیا اور اب مطلب بڑھاپے میں آ کے سوچتے کہ کاش ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا
صی
خیر میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ یہ سب یہاں مطلب جیسے کہ جو ڈیولپنگ دیش رہتے نا وہاں ہونے وہاں زیادہ ہوتا ہے باہر کے دیشوں میں بہت کم وہاںپس مطلب یہ لوگ باہر کے دیش کے جو بڑے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے اوپر پورے دھیان دیتے ہیں اپنی لائف کو فول انجوائے کرتے ہیں
اب مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہاں جیسے ہے باہر کے دیشوں میں زیادہ یہ سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں زیادہ اچھے سے اپنے روٹین کو چلاات ٹائم پہ سونا ٹائم پہ اٹھنا سب کچھ ان کے صح ہی رہتا ہے مجھے لگتا ہے
ہاں بی ڈیولپ دیش جو رہتے ہیں وہاں ایسے ہی ہو
ہاں تبھی تو وہ لوگ ترقی کی طرف بھی زیادہ آگے ہوتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں
ٹھیک ہے تو پھر
ہوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب میں اپنا پرانا روٹین واپس شروع کروں آپ بھی ٹرائی کرنا جلدی اٹھنے کا
جی میں بھی ٹرائی کرتی ہوں
ہاں اور وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا
جی صبح اٹھنے کے بعد تو پورا وقت ایسا لگتا ہے کہ بہت ٹائم مل رہا ہے لگتا ہے دن ایک دن کا نہیں دو دن کا ہو گیا ہے
ہاں ایسا آپ ساتھ
یہ چیز تو میں نے جی یہ چیز تو میں نے بھی نوٹس کیا ہے میں نے بھی دیکھا ہے جس دن صبح چھ بجے اٹھ جاتی ہوں تو سارا کام گھر کے جیسے کھانا بنانا یہ سب دس گیارہ بجے تک میں کر لیتی ہوں
نہیں بھائی
چلیے ٹھیک ہے پھر السلام علیکم
ٹھیک ہے رکھتا ہوں کال اللہ حافظ